وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوںی گھر میں نہ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور چائے پی آپ نے
ہاں چائے تو پی
کیا کر رہے ہو
اذہان تو پتا نہیں کیا کھا رہا ہے
یہ بسکٹ کھا رہا تھا
پانی کے ساتھ
یہ عمر
میری طرح میں بھی پہلے کھاتا
ہاں عمر بھی کھاتا تھا نہ لگ بچپن میں
اچھا ٹھیک ہے اور
بس ٹھیک آپ سناؤ وہ آئی اس سے پھر بات کرنے خدا کی قسم اگر اس نے چلایا تھا وہ ہماری مما آئی اذہان کے پا س باتیں کرنے
اچھا
آپ باہر سے ادھر آ جانا اس کو پھر یہاں سے لے جانا
چلاۓ کیا
پتا نہیں اسے کیا ہوا بس ٹھیک اپ کہاں ہو
مت کر
یہ کیسا شور ہے پھر اوپر
مت ٹھیر پارک میں
آپ پارک میں کھیل رہے ہیں مطلب گا گلی میں
اوپر ایسا جس میں ہم ٹینٹ وینٹ دیے دیتے ہیں نا
ہاں باغ میں اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس ٹھیک ہے آپ سناو
بس ٹھیک شکر اللہ کا
گھر میں سبھی ٹھیک ہے بس ٹھیک یہ بتاؤ مجھے اق پتہ نہیں یہ آسان باہر وہ ماما ماما کر رہا آپ نے دیکھا ازاں کو
جی
وہ کیا ماما ماما کرنے گیا اندر کوئی نہیں ہے وہ وہاں گیا وہ باہر گئی
نہیں وہ یہ ہے ہاں
دیکھ میری یہ بات ہی نہیں مان رہی ہے آپ دیکھنا نا اب یہ کیا بول رہا ہے ہاں ہاں سو جاو سو جاو سو جاو
پہلے ایک پہلے ایک سیڑھی پہ پیر ڈالو پھر دوسری سیڑھی پہ
اچھا ٹھیک ہے اوپر چڑھ رہا ہے
ہاں اور
بس ٹھیک
اور سناؤ
آ پھر بولتی ہو نہ میرے ساتھ نہیں کرتی ہو ڈاس
نہیں نہیں کرتی ہوں یہ سوکھی چاول مانگ رہا ہے مجھ سے
بتمیز لڑکی اور یہ کیا عورت ہے سوکھی چاول چاول کا ایک دانہ
اوکے نیہں نہیں
اب اس کا پیٹ درد ہوگا
پتہ نہیں ہونے دو
کیا ہوا آپ
دوائی ساتھ ہے
اچھا ٹھیک ہے
امم
میں پہلے نمبر کا ارینجمنٹ کرتی ہوں
کیا ڈیلیٹ کر رہی ہو
میں نمبر کا ارینجمنٹ کروں گی
امم کس کے لیے
خود کےلیے
آپ کے پاس بہت ہے میرے لیے یہ کرنا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور
بس ٹھیک
پھر نہیں گئی سنار کے پاس
ہاں گئی نا وہاں پہ ریٹ بہت ہائی ہے میں واپس سے آگیی
پھر کیا لایا
کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ
واپس ہی آئیے
ہاں واہ
لےنا کیا تھا آپ کو یہ تو تو مجھے یہ مگا کے کیا میں بولو نہ
ایک لڑکا بول رہا تھا میں پھر باگ ہی گئی وہاں سے چلی نہیں با گئی وہاں سے میں نے تو ساتھ پچاس ہزار تک لیے تھے مجھے لگا تھا کہ میں پچاس
چاول مانگ رہا ہے
اس کے پیٹ میں شام کو درد ہوگا
ہاں اس سے ہوتے ہیں نا پیٹوں میں کیڑے
اور کیا بیڈے والے کیڑے
ہاں سچ میں ہوتے ہیں اس میں کیڑے بنتے ہیں پھر
مجھے پتہ ہے خدا کی قسم
نہیں کیا جھوٹ ہم جھوٹ مت بولتے ہیں بھاںی آے کشمے یہ ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں لیکن پھر جب کیڑے بنتے ہیں وہ بھی ٹیسٹی ہوتے ہیں
ہاں یہ یہ کس قسم کا بچہ ہے
پتہ نہیں اچھا ٹھیک ہے اےلو اے
ہاں
ہاں آپ دیکھو نوٹک کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے کھا کے پی کے پھوکے مار رہا ہے
اور سناؤ
کلو آپ بس ٹھیک
گرمی سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اس نے سوکھی چاول کھائی اب وہی پھینک رہا تھا کیونکہ اسے کیڑے بنتے ہیں نا پیٹ میں
ہاں ہاں اور کیا برڈے کیڑے بنتے ہیں اور یہ سچ بات بھی ہے اس سے اسٹومک پین ہوتا ہے
سچ میں بہت کھایا ہے بچپن میں
اب آپ نے کھایا ہے تھوڑی اب اپنے بچے کے سامنے مت بولو وہ کتنا کھاتی تھی ہمارے ریلیٹ جو وہ جسے ہم ممی مم وہ
اب آپ کو بسی دیک آئیں گے ہاں اور پھر میرے پیٹ میں بھی اب کیڑے آئیں گے
مجھے وہ لگا تھا میں کھاؤں جو کہبایا نےلایا نا میں دن بھر یاد کر رہی تھی
کیا امم امم کیا
کیایاد ہی نہیں را چاول
ہاں اس میں جیب ہے جگر میرا اور اس میں ہاتھ ڈالو ڈا
ہاں بس ٹھیک کیا کہا پھر گھر والوں نے
ہاں انہوں نے پکایا انہوں نے کہا اس کی سمیل پوری ک گھر میں آئے ہاں
ہاں کتنی اچھی خوشبوت آتی ہے اس میں پھر وہ اور پھر وہ اچھے کھلے کھلے چاول بنے تھے
ہاں بولا اچھے بن گئی اب شام کو کھانے پہ اور پتہ چلے گا
انشاء اللہ انشاء اللہ ٹھیک ہے
ہاں اور اس کو پکنک جانا ہے میری چھوٹی بہن کو وہ کل گھر جاںی جی اب آج سے جانا ان اس کے پاس ہے نا چھوٹا بچہ میں ڈرتی ہوں
کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہوگا وہ لوگ انجوائے کریں گے اس کے ساتھ
ہاں وہ ہے نا چھوٹا ابھی
کوئی بات نہیں
لیکن اچھا وہی ہے وہ مت ادھر ادھر جائے گا اس کو
ہاں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا
اور ہے
اسکے پاپا مجھے کیوں کال کر رہا ہے مجھے کیا بولنا ہے اس کو
سمج ہی نہیں آتا ہے بولنا ہے کیا ہے کرنا کیا ہے
اس کو کچھ بولنا ہوگا آپ نے مت پہلے فون اٹھایا وہ میں نے اٹھائے اس ٹائم بھی بول رہا تھا پتہ نہیں یہ کیوں نہیں فون میرا اٹھا رہی اس کو ٹینشن ہوتی ہے تو بول نہ اس کو آگے کا ہوگا اس کیا ب ہیلو ہائے ہیلو کہاں پہ ہو اب
یہیں پہ ہوں وہ نا گاڑی بول رہا تھا دیکھو
جارہے ہے اچھا ٹھیک آپ دیکھ لیں
اب صافہ قدل پہنچ گئی ہے نا یہ خود صافہ قدل پہنچ گیا تو
ہاو
گاڑی تھوڑی پیچھے ہے
اچھا ٹھیک اور دل ڈوبا دل ڈوبا ہاں
کہ گاڑی آئے گی تق بولا نہیں ہ
آ اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور کیا
اور سناو ایسے لگے گی دھیان اور سناوں
مجھے کیا سنانا ہے ہاں میں کیا بول رہی تھی میں نے پچاس ہزار لیے تھے سر جو جھمکا میں نے پسند کیا تھا نا وہ میں نے مطلب اس کی پک لی تھی اب میں نے اس کو بولا یہی مجھے دو سیم اور اس نے جب ٹھیکا اس نے جب آ تو یہ حساب لگایا تو بولا یہ لاکھ روپئے کا بنے گا بنالب سے کام نہیں بنے گا میں پھر میں میں کیا کرتی میں واپس ہی آ گئی میں ادھار کسی سے نہیں لیتی مجھے اچھا نہیں لگتا ادھار لینا
اچھا کیا
تو میں گھر ہی آ گئی میں نے سوچا کوئی بات نہیں سونے کی بہاو مت کم ہو جائیں گے اس ٹائم لے لو ابھی پچھلی دفعہ ہی میں نے کچھ لیا تھا گولڈ کا تو تب سونے کے دام کم تھے اب سونے کے دام بڑھ گئے ہیں
بڑھ گئے اچھا کیا اب ونٹر میں مت کام ہو جائے گا
ہاں میں نے سوچا ابھی نہیں لاتی ہوں ابھی رک جا جاتی ہوگی بعد میں لاتی ہاں ہاں میں دن وہ سفا قدل میں ہے میں نے بول دیا دیکھو یہ بھی بول سکتا ہے پاپا کو گاڑی کہاں ہے
یہ بہت تنگ لاتا ہے اب آیا میرے پاس باتیں کرنی ہاں ہاں اس میں کچھ نکلا ہے
یہ پتا نہیں اس سے کیا
ہاں مجھے لگے اللہ کی قسم ہاتھ میں لگی مجھے
امم
مجھے بہت لگی ہاتھ میں اگر دکھاؤں گی نا اس سے کیا کیا میرے ہاتھ کو نہیں نہیں الیس منٹ چبا دیا
ہاں ایک چوباتا ہے نیل یہ دیکھو اسے اتنی ہی لگ جات ہاں اس سے لگ جاتی
چی ہے گھر کا ہے
یہ کام سن رہا تھا کہ جیسے چوہا بیٹھتا ہے چوری ویسے ہی کونجو سے نکلتا کارنرس میں بیٹھا ہوتا ہے یہ ےجی س گ مزہ آتا ہے ان کے ساتھ
مجھے اتنی لگی ہاتھ میں وہ سونی کے پاس ہے
اچھا ٹھیک چلو کوئی بات نہیں اچھی بات ہے آپ پھر سے کرو گی مجھے کال
اگر کرنی ہے تو میں کروں گی
ہاں میں ٹھیک بیٹھی ہوں کرو اللہ حافظ